ہیلو ہاں
ماں کھانا کھائی
ہاں کھا لی کھانا وانا ہو گیا ادھر
ہاں بابو کو نہ
اور موسم کیسا ہے ادھر
موسم بڑھیا ہے
بارش ہو رہا ہے ہاں بارش تو ہو رہا ہے اور سب ٹھیک ہے ادھر
ہاں ٹھیک ہے
ہاں اور گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے
ہاں میرے گھر میں تو سب
ہلو
آسدسوگیا آسد سوگیا کیا
پرسنل نو بات
ہاں
پرسنل نو بات
لائٹ ہے ادھر
اور آپ کے ادھر کھیتی باڑی کا کام شروع ہوگیا
ہاں میرے گھر میں کھیتی باڑی کا کام شروع ہو گیا آپ کے گھر میں شروع ہو گیا
ابھی نہیں بیس دن کے بعد سے
ہاں تو ابھی مکئی لگا ہے اور مونگ دال لگا ہے
او مکئی بھی لگایا ہے آپ لوگوں نے
ہاں ہماریے ا توھر کھیتی ہوتا ہے ہم لوگ کسان ہیں
ہو کیا کیا لگائے ہیں
لگا ہے سبزی وغیرہ جیسے کہ توری سیم کھیرا سبزی اگاتے ہیں ہم لوگ کسان ہیں نا
ہاں ہاں ہاں تو آپ کیا کیا لگائیں اپنے گھر میں
ہم اپنے گھر میں بتائیں سو یہ سب سارا چیز لگائے ہے
ہاں اچھا آم ختم ہو گیا آم لگائے ہیں آپ لوگ
آم کا سیزن ختم ہو گیا ابھی ناں ہے آم بس پیڑ میں دو تین لٹک رہے ہیں
اچھا اچھا
جی جی
اور کیا کھائیں آپ
میں روٹی سبزی آپ لوگ کیا کھائیں
ہم لوگ کھائیں ہم لوگ بریانی کھائیں کھانا باہر سے آیا تھا آج
بڑھیا ہے بڑھیا ہے کبھی باہر کا کھانا کھانا چاہیے انسان کا ٹیسٹ منہ کا بنا رہتا ہے
ہاں
جی جی
ادھر لگ رہا ہے بارش ہوگا آپ کے ادھر نہیں ہو رہا بہت بارش ہوا آج
آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں آپ کے ادھر امرود کا پیڑ ہے
میرے گھر میں تو امرود کا پیڑ نہیں اگر آپ کے گھر میں ہوا کے گھر آپ کے گھر میں امرود کا پیڑ ہے تو دو تین بھجوا دیجیے
ہم لوگ کا امرود میں امرود تو ہے پک بھی رہا ہے کیڑا بھی لگ رہا ہے
ہاں اچھا اور بتائیے
اور کٹہل کٹہل کا پیڑ ہے آپ کے گھر میں ہیلو
رہتے ہیں آپ کیسے
کیا بولے
کس کے ساتھ رہتے ہیں
ہم اپنا گھر میں رہتے ہیں
جی
جی آپ کس کے ساتھ رہتے ہیں
ہیلو
ہیلو
کیا بولے ہیں آپ
آپ کس کے ساتھ رہتے ہیں اپنے گھر میں
ہم اپنا گھر میں اپنے ساتھ لوگ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے
اچھا کہاں تک پڑھی لکھی ہیں آپ
ہم زیادہ نیا ہی پڑھ رہے ہیں
ا اور زیادہ نہیں پڑی اتنی ہے
نہیں
ہ آپ ہاؤس وائف ہو
ہاں ہاں ہاؤس وائف ہیں
اچھا
اسی میں میرا ٹائم پورا نکل جاتا ہے دن بھر پتا بھی نہیں چلتا ہے
ہوں اور بتائیے
اور آپ کے بچے سب ٹھیک ہیں
کیا بولیں آپ
ہم بولے صحیح ہے پھر تو فیملی کے ساتھ رہتے ہیں آپ
اچھا اور بتائیے اسکول میں سب ٹھیک ہے ادھر
ہاں ہاں ٹھیک ہے سب بڑھیا ہے
اوکے
الیکشن ہونے والا ہے
او اچھا ابھی ایک فورم بھرا رہا تھا آپ فل اپ کیے ہیں آپ لوگ
رات میں ہی بھر دیے
ہاں بھر لیے فل اپ ہو گیا ہم لوگ کا بھرا آ گیا جمع بھی ہو گیا ہے آپ لوگ کا ہوا
ہ
آپ لوگ بھر کے دے دیںے
نہیں میرا تو نہیں آیا میرے ممی پاپا کا آیا آپ کے ممی پاپا کا آ گیا
ہم لوگ کا سب کا آ گیا تھا سب چل بھی گیا بھائے
آ صحیح ہے پھر تو
سرکار آپ کو کچھ نہیں دے گا نا اگر وہ آپ کا گھر کی طرف آیا ہوگا آپ کا شاید
پتا نہیں
پتا کریے کہیں یا پھر کیفے میں دیکھیے
جی کیا بولے آپ
کیسے سے پتا چل جائے گا
ہاں چل جائے گا ایک بار پتا کر کے دیکھیے کیا بولتا ہے
اچھا اچھا ہوں
اور بتائیے آپ خیر
کیا بتائے بتایے
اور آپ کا اسکول میں آپ کا اسکول میں سب لوگ کیسے پڑھائی وڑھائی ہو رہی ہے
نہ بولے
اسکول میں کیسے پڑھائی چل رہی
جیسے پڑھائی چلتا ہے ویسے چل را ایک دم مست فرسٹ کلاس
ہمارے یہاں سب کٹہل کا سب کٹہل پک جا رہا ہے ایک کٹہل بچا سب پک گیا پیڑ وال
ہاں تو کٹہل کھائیے پکا ہوا ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے
ہم نہیں کھاتے ہیں گھر میں سب لوگ کھاتے ہیں
آمم
صحیح بات ہے پھر کھائیے آپ لوگ بھی
ہم نہیں کھاتے ہیں گھر میں سب کھاتا ہے ہم کو پرمیشن نہیں ہے کھانے کا
اچھا اچھا آپ کو نیند آرہا ہے کیا
جی کیا بولے
ہم بول رہے کہ آپ کو نیند آ رہا ہے کیا
نہیں نہیں نہیں
نہیں آرہا
نہیں ارے ہمارے بچے لوگ نہیں سوے ہیں
اب دونوں جگے ہوئے ہیں
ہاں
بڑا شرارتی بچے ہیں آپ کے
ہاں
ویسے آپ کے بچوں کا نام کیا ہے ہیلو
ہلو
آپ کے بچوں کے نام کیا ہے
نہیں ہے پھر تو
آپ کے ادھر لائٹ ہے
ہاں جی لائٹ تو ہے آپ کے گھر طرف لائٹ نہیں ہے کیا ہمارے گھر طرف لائٹ چلا جاتا ہے تو انویٹر ہے آپ کے گھر میں انویٹر نہیں ہے
ہمارے گھر میں بھی انورٹر ہے لائٹ ہے ابھی حال ایک جو کہ چھے فٹ پانچ انچ اور سو کلو کا ہے اس سے کوئی بھی بھیڑنے آتا ہے وہ جیسے اس کو گرا ہی دیتا ہے تو خالد کی طاقت کا انداز کیا ہے کیا بولے میں قریب چار آدمی کا کھانا کھاتا ہے نہیں موبائل چل رہا ہے ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے سب سے پہلے تو صبح اٹھتے ہی وہ بیس منٹ دھوپ ہے پانی پیتا ہے اور اتنی بیسک اسٹریچنگ کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ دس سے بارہ انڈے بریڈ کافی آدھا لیٹر دودھ اور کولیجن لیتا ہے اس کے بعد پھر وہ اپنی ٹریننگ کرتا کے بعد پھر وہ لنچ میں آدھا کلو چکن اس کے بعد آدھا کلو ر اسٹ اس کے بعد ٹما ہواسٹ پھر سالمون اور بای مچھلی جو کہ نوروے سے منگائی گئی ہوتی ہے اس کے بعد چاول سبزیا کھاتا ہے سلاد کے ساتھ تو پھر وہ آدھا گھنٹہ ریسٹ کر کے ایک دن بھر ٹی وی دیکھتا ہے اس کے بعد اس کا ہیلو جو کہ کافی لائٹ ہو
ہیلو
ہاں آرہی ہے ہاں روتے رہتے دن بھر ج بار کیا بول نہیں سوتا ہے بہت باتیں ہو رہی ہے ان کے بارے میں یہ اکتالیس سال کے سال کی
بچوں لوگ کا ایگزام چل رہا ہے کچھ دنوں کے بعد چلے گا
ہاں ابھی سیکنڈ ٹرم اسٹارٹ ہو جائے گا نا
فسٹ ٹرم کا ایکزام ہوگا
فرسٹ ٹرم ہو گیا ہے
نہیں فرسٹ ٹرم کا بھی ہوگا سیکنڈ ٹرم کا نومبر تک دیسم نومبر تک ہوگا اور
اچھا
جی جی جی
پس اتے
چلیے آپ اپنے بچوں کو رکھیے سنبھالے ٹھیک ہے میں فون رکھتی ہوں ٹھیک ہے
اپ کے بچے رو رہے ہیں آپ اس کو سلاؤ ٹھیک ہے بائے بائے
ہاں متلب ا تو